اب ہلو ہاں میں یہی بولتی تھی نا اس کا ماریا کا میں سوچتی ہوں خدا قسم اب ہوت کچھ ہارا وارا اس کا بھی مطلب اس کا باپ یہ نہیں کہتا کہ میں کروں گا وہ اس کی اسی کی پارورشب کرتا کیونکہ لڑکے تو آپ خود خود کی پرورش خود کرنے لگی ساحر کی شادی ہوگی وہ ا اپنا گھر سنبھالے گا اپنے فیملی بنے گا آئے گی اس میں فرق مومن بھی اب باہر کام کرتا ہے تو اب اب یہ ہے بسما انشا نے اپنی اپنا راستہ نکال ہی لیا ہاں
شاہ کو بھی پت پتا نہیں کیا دو تین سال اس کو کیا جلدی تھی وہ ابھی مجھے لگتا ہے پانچ سال بھی رک سکتی تھی
ابھی کیا تھا اس کو وہ نہیں رکی ویسے ہی اوپر والے کے ہاتھ
اوپر والے کے ہات
یہ اوپر والے
بہت میں ن وہ ابھی اگر پانچ سال رکتی نا مطلب جب تک نا یہ تھوڑے کھڑے ہو جاتے پھر سے یہ تھوڑا لائن پے آجات ہے نا
ہاں وہی ہے نا اور کیا
طوفان ایک ہی ساتھ آنا
اور اب یہ اس سب میں نا ہماری دادی پس گئی
ورنا کیا وہ بی پس
اس سب میں ہماری دادی پس گیی خدا کی کسم ہماری دادی بچاری پس گئی اور دیکھا نا آپ نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ نا وہ کچھ بھول بھی نہیں پاتی اب جیسے وہ کچھ کچھ نہ وہ کچھ سمجھتی ہے نہ نہ اس نے آپ ج چھوڑ دیا ہے یہاں وہاں س یہ جان دینا
میں نے سنا پرسو جنید بھی بی رو رہا
مجھے عمرانی نے بولا اس نے اتنا رویا
کیا
انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ پتا نہیں کیا ہوا تھا وہاں شاید شاپ پہ کچھ ہوا ہوگا وہ دونوں ا اسنے بیچ بیچ میں لٹتے ہیں نا لڑتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتاہ پورا پھر یہ اسنے د سک اور یہاں شاپ پہ جانا مانا نہیں تھا پھر وہ اوپر رو رہا تھا مجھے رانی نے وہا پھر اس نے پاپا کو کال کیا ہے پاپا کو بلا رانی کو ادھر بیجو رانی نے کہا مجھے لگا اسے کھ بول رہا ہوگا تو میں گئی اس نے بولا اس نے مجھے گ لے لگیا اور بولا مجھے دام ہو رہا ہے مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے اور رو رہا تھا رو رہا تھا ا کس سجالی تھی اس اور کیا مجھے ج رہنی نہیں بولت میں نے پھر رانی کو بلا مجھے بول آئی میں پھر رات بھر اسی ٹینشن میں تھی کہ یہ کیسے اپنی ماں کو مس کر رہے تڑپ رہے
ہاں مطلب ان کو تھا نا کہ ان کو اگر کوئی بات منوانی ان کو اگر باپ سے کوئی بات منوانی ہوتی جاتی تھی کیونکہ اس ان کا باپ ان کا ہاں ان کا باپ مانتا تھا نا اس کا سارا یہ انیں اسی سے منواتے تھے سارا کچھ اب یہ بچارے بولتے ہیں اب کس سے منوائائےیں
یہی بات
مطلب جنید کووغگر غض مت ہوتا جنید کو جد بولتا نا ماں کو وہ بک کرھر بولتی پتی کو اس کو نہیں جانا ہے میں تو نہیں
ہاں ہاں ہاں
وہی بات ہے نا
یہی بات ہے نا وہ اچھے سے ماں کو سمجھاتے تھے مجھے لگتا خدا کی قسم اتنا برا لگتا ہے نا ان کا سوچ کے کہ بولوں کیا اللہ کیا آ کہے کسی کی نہیں چلتی اللہ کہ آگے کسی کی نہیں چلتی
اسی کی مرضی میں بھی اس نے اس نے ان کے لیے
ہاں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور کرتا ہے ہاں
اس نے اس میں بھی ان کے لیے کچھ اچھا رکھا
کچھ بہتری رکھی ہوگی ہاں ہاں بالکل ہاں ہاں ہاں اشاء اللہ اچھا ہی ہوگا آپ ب آگے بھی ان شاء اللہ ان شاء اللہ اب اور ہم دعا بھی دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا ہی بول سکتے ہیں
ورنہ کیا
جی بتاؤ مجھے اور کوئی سوٹ وغیرہ لایا نا وہ سوٹ
بس ن یہ کاٹنز واٹنز یہ کاٹن واٹن لار رہی تھی
تمہارا پاپا آ گیا وہ ایسے دیکھ رہا ہے مجھے
اس کو سخ نہیں ہے ایک جگہ پہ
کاٹن کتنا اب جمع کرو گی کاٹن کتنا جمع کرو گیا
کسی دن مجھے اگر ٹائم ملا میں اب چھانٹ مار مجھے کلیئر کتنے ہیں کیجولس کتنے کاٹنس میں وہ دیکھتی ٹائمت ملتا ہے
اچھا ٹھیک ہے نہ ہاں یہ بات
اب میں سوچ رہی ہوں اگر میں سنڈے گھر پہ ہی تھی پھر میں سنڈے کو کھولوں گی وہ لاگیج
ہاں شرپا تو الگ لے گا نا کیا کہاں کیا کتنا کیا کرنا ہے یہی بات ٹھیک رہے گی آپ کو کیونکہ آپ کتنا کاٹن کاٹن کاٹن وہی پیسہ دوسری چیز میں لگاؤ گی اب مجھے ایک بہت اور یاد آ گئی اس نے کل پرسوں آپ کی سانس نے کچھ کھایا نہیں وہ ک چیز لے گی م
نہ لے اچھی بات جو ہے اچھی بات جو ہے میں بولتی ہوں اگر مطلب ان کا یہی ہی رہا نا اتنا انگ لاسٹ تک شعودی تک جو میں نے لایا ہے نا بانٹنے کے لیے میں نہیں لوں گی وہ ساتھ اور میں نے جو ایکسٹرا ایکسٹ تب پ لیا ساتھ میں سارا ادھر ہی رکھوں گی میں لوں گی مطلب جو مین مین آئٹم آئٹم ہو ہیں نا میں اتنا ہی لوں گی ساتھ میں ادھر ہی رکھوں گی سارا میں کیوں لوں پھر اتنا ساتھ
ہاں ٹھیک
ایک بار وہاں لے جاؤں گی نا سارا پھر مت میں وہاں سے نکال سکتی ہوں
ہاں ہاں وہ تو ہے دیکھو آ گیا اس کو غصہ
کس کو
رانی کو
میرے باپ کو
ارے
کیوں رانی کو کیوں گغصہ ہے
وہ نا میرے ساتھ نہیں کر رہی ہو ارے اس کی لمٹ ایکسیڈ ہو گئی
ٹھیک اس کو تو میرے اس کیا ہوا یہ دن میں نہیں کہ آپ اپ نے اس کے ساتھ
نہ کوئی بات نہیں کروں گی نا بد میں میں یہ کہا میں نے بولا تھا اس سے اس نے بولا یہ
اچھا
بزی ہ ت بھی میں نے نہیں اب ہماری یہ کمپلیٹ ہو جائے گی نا ابھی تو پھر بعد میں دیکھ کے
میں بنوں گی نا اس کی ریسیور
ہاں ہاں اچھے سے بہننا
ڑفقکوو آج نیند اچھی چڑے گی موسم اا اچھا ہے نا
ہاں موسم اچھا ہے ان شاء اللہ اور اس تو ٹینشن بھی کم ہے ہاں تو موسم کی وجہ سے نا وہ دماغ پاگل ہوتا ہے کبھی کجلی کبھی کچھ
س ہے میں مجھے میرا وقت جسے رک ہی نہیں رہا ہے صبح میں اورا کچھ کرتی ہوں نکلتی ہوں اسکول اسکول سے دوڑ کے دوڑ کے گھر ف سنو نا اسکول سے دوڑ دوڑ کے گھر آ
نہیں نہیں
بچے پڑھا ہوں جلدی جلدی بچے نکلتے ہیں ساڑے پانچ تک ساھے پانچ سے پھر جاڑو واڑو مارتی ہوں پھر خود کو کچائے وتی تی میں نہیں آتا میرا وقت کہاں سے نکل مجھے لگتا ہے کہں ابھی صبح ہوئی تھی ابھی میں نید اٹھی تھی اب یہ شام کہاں سے ہوگ
وہگینا ہ
نہیں جل
نہا ہو وہ ہی میں وہی بول رہی ہوں نا
اب ہوتی جلدی سے سم آسم میں پتا شفٹ کرتے یہ سمر وقتہ وکیشن میں اس ٹائم کتنا مزہ آتا
ہاں اگر تب ہوگا نا تب زیادہ اچھا ہے تب میری ماں بھی جا سکتی ہے وہاں ان کے پاس میں تب بلا سک تی ہوں بہن کو میرے پاس بیٹھو لیکن ان دنوں نہیں مطب مطلب عام دنوں نہیں کیونکہ اس کو ایذان کو بھی کیونکہ اس کو اذہان کو پر منتھ ٹو ٹو تھاؤزینڈ بھرنے پڑتے ہیں دو دو ہزار اب وہ کیا ایسی ہی چھٹی کرے گی اور وہ دو دن چھٹی کر ہے نا تیسرے دن فون آتا ہے
ہاں
اچھا کیوں نہیں چھٹی کیوں کی وہ سو سوال پوچھتے ہیں خدا کی قسم اس وجہ سے اس اسیکا کہ وہ نہیں ایسے آ سکتی اس نے بولا میں سمر ویکیشن میں یہاں آؤں گی ایسے میں نہیں آؤں گی دس دس
سمر وکیشن
ہ
کہاں وہ وکیشن میں ہیی سک
کیا ہوا
ارے میں سوئی ہوتی ہوں نا جب مسل نکالتا ہے
چلو ٹھیک ہے آپ آرام کرو کل ملتے ہیں ان شاء اللہ بھائے اللہ حافظ